پہلی کال ضائع ہو گئی
یعنی کہ اب مجھے بیس دس منٹ پھر کرنی پڑے گی بات
دس منٹ تو آپ کو پھر سے ایسے بات کرنی ہی کرنی ہے میں نے بولا آپ کی اب آپ کو مجھے آٹھ کال کرنی ہے پھر سے آپ نے یہ دوسری کال کی نا پہلی ویسٹ ہو گئی
ہوں ہوں تو مطلب مطلب وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا کاؤنٹ نہیں ہوگا نا
کاؤنٹ نہیں ہوگا ہاں
پر میم مجھے یہ کام اچھا لگا کیونکہ اس میں کیا ہے نا کوئی پروبلم ہی نہیں ہے ایک تو اس میں اسپیکر پہ بات نہیں کرنی اور یہ بالکل ٹھیک ہے آپ نہ لیڈیز سے بھی بات کریں گی اس میں
ارے ہاں ہاں بہنا کوئی بات یہ سب یہ بہت اچھا کام ہے جینون کام ہے اور سناؤ آپ ٹھیک ہو
ہاں جی اگر یہ کام ایسے اچھا جی جی اگر یہ کام ایسا ٹھیک چلا نا تو پھر میں اس
کی بات مت کرو نا آپ یہاں پہ رینڈم ٹاک
اوکے اوکے اوکے ہاں جی بڑھیا صاحب آپ کے گھر میں کون کون ہیں
میرے گھر میں میری ممی پاپا ہیں میرے بھائی ہیں دو ہے الحمد للہ میرے بڑے بھائی کی شادی ہو گئی ہے
ہوں ہوں مطلب دو بہن بھائی ہیں
میری بہن ہے اس کی بھی شادی ہو گئی ہے اس کا ایک بچہ ہے
ہوں آپ کا رشتہ وشتہ ہوا پڑا ہے یا تھوڑا دیر سے
نہیں ابھی رشتہ وشتہ نہیں ہوا میرا
اچھاچھا ہاں جی ہاں جی ہو جائے گا بہت اچھی جگہ ہوگا اپ کا رشتہ
ہاں جی ہاں جی
ہوں اور بتائیں اور کیا کرتے ہو آپ مطلب اس ورک کے علاوہ مطلب اور کیا کرتے ہیں
اسورک کے علاوہ میں کچھ خاص نہیں کرتی ہوں بس پڑھائی وگیرہ ایسے ہی ہوں ہوں
اچھا اچھا میں اوپر والے کمرے میں اس لیے آئی تھی میم کیونکہ وہ ہاں کیونکہ ا میں بیٹھی ہوں جینے میں ہے نا اوپر والے کمرے میں بات کر رہی تھی آپ سے وہاں پ وہاں پہ نیٹورک پرابلم تھی تو میں وہ وہ جینے میں بیٹھی ہوں بچے ٹی وی کی اواز تیز کرے رکھتے ہیں دو بجے آ جاتے ہیں نا بچے
اچھا ٹھیک ٹھیک چلو کوئی بات نہیں بچوں کو بھی کیا بول سکتے ہیں ہاں اچھا آپ نے لنچ کیا
ہاں جی کرلی آپ تو تھوڑا روٹیین سیٹ ہو گیا آپنا کیونکہ پہلے کیا تھا پہلے جب بچوں کی چھٹی پڑی ہوئی تھی میم رات کو بچے دو دو بجے سوتے تھے ٹھیک ہے رات کو بچے دو بجے سو رہے ہیں صبح اٹھ رہے ہیں یہ بارہ بارہ ایک ایک بجے ٹھیک ہے ہاں ان کے ساتھ ساتھ میرا بھی وہی روٹین ہو گیا تھا میں بھی کبھی گیارہ بجے اٹھ رہی ہوں کبھی دس بجے ہوں اور پھر اتنا ٹائم ہو گیا اٹھتے اٹھتے جب ہمارا صبح کا ناشتہ ڈیڑھ ڈیڑھ بجے
اچھا آپ کے پتی کیا کرتے ہیں
وہ تو گورنمنٹ جاب کرتے ہیں وہ ہوتا ہے نا گورنمینٹ جب ہوتی ہے ہاں پکے نوکر ہے وہ تو جب میرا رشتہ ہوا تھا نا انوں جب میرا تبھی سے وہ پکے نو کرہی تھے
مطلب آپ ان کے لیے لکی ثابت ہوئی
نہیں پہلے سے ہی تھے انہوں نے پڑھائی کر لی تھی پڑھائی کرنے کے بعد انہیں گورنمنٹ جاب کری پاپا نہیں ہے مطلب میری ساس تو ہے پر پاپا نہیں ہے ان کے دو بھائی ہیں یے ایک بہن ہے
اچھا ٹھیک ہے ساس آپ کے ہی ساتھ رہتی ہے
دونوں کے ساتھ
دونوں کے ساتھ مطلب آب جوائنٹ فیملی ہو
نہیں نہیں نہیں جوائنٹ فیملی نہیں ہے ہم میں آپ کو کیا بتاؤں ہم الگ الگ رہتے کیونکہ ہم دو ہی ہے نا دورانی جٹانی آپ کو پتا تو ہی ہے آج کے ٹائم میں کہاں بنتی ہے
ہاں ہاں ہاں چلو کوئی بات نہیں پھر بھی اپنا اپنے کے کام آتا ہے پھر بھی انسان پیار محبت سے رہے تو اچھا ہی ہوتا ہے اور ایک ساتھ رہنے میں ایکتا میں بہت طاقت ہوتی ہے وہ آپ نے نہیں سنا ہے وہ لکڑی کا گچھا آپ نے نہیں سنا ہے وہ جو ایک ایک کر کے وہی
ہوں
تو جب سب مل بانٹ کر اکٹھے بیٹھتے ہیں نا تو کوئی کسی کا بال بھی بعکہ نہیں کر سکتا یہ جو الگ الگ بکھرے پڑے ہوتے ہیں تو ہوا بھی ان کو ب کھا بکھرا دیتی ہے
ام بٹ میم وہ تو یہ بات نہیں سمجتی نا ہے تو میری جٹھانی بٹ وہ یہ بات نہیں سمجتی اس کو کیا ہے نا اپنا مطلب ہوتا ہے جب کروا لیتی ہے سب
چلو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ایسے لوگ بھی چلتے رہتے ہیں اچھا آپ کا مائیکا کہاں پہ ہے
دلی جی
تو بتائیے دلی کب گئی تھی آپ
ابھی تو گئی تھی میں چھٹی میں میرے سادی کو تو دیکھو بارہ سال ہو گئے ہیں پر ان بارہ سالوں میں میرے ہسبنڈ مجھے کیا بولتے ہیں ایک بس بولتے ہیں نا تیش توارا ہوتے ہیں یہ جیسے راکھی آتی ہے رکشہ بندھن بھائی جو ہوتے ہیں نا جی جی اس میں جات ایک ایک دو دو رات کے لیے یہ مجھے کبھی فیسٹیول جیسے ہوتے ہیں نا یہ چھٹی وٹی سبھی لڑکیاں جاتی ہے ایسے کبھی بیچتے ہی نہیں ہے بس ابھی میں گئی تو ایک ہفتہ بہت مشکل مجھے رہنے دیا اور دو تین دن میرے ساتھ وہی رکے رہے مطلب کہتے ہیں من نہیں لگتا مجھے بالکل نہیں چھوڑتے
ارے پیار کرتے ہیں آپ سے چھوڑیں گے تھوڑی
ہاں جی بالکل ہاں
اچھا آپ کے بچوں کی عمر کیا ہے ماشاءاللہ سے
ا بارہ سال کا ہے نو سال کا ہے
اللہ ان کو ا زندگی عطا کرے
جی میم ٹھنکیو میم باقی آپ بہت اچھی ہو میں تو آپ سے کل سے ہی جڑی ہوں ہمم آپ بہت اچھے ہو ا یہ چلو آپ نے بتایا مجھے کہ ویسی باتیں کرنی ہے
سلما میم بہت ہماری اچھی ہے
ہاں جی میم وہ بھی بہت
وہ بہت ہمبلے ہے بہت کیئرنگ ہے میری بہن ج یسی ہے وہ اللہ اللہ ان کی پریشانی ٹھک کرے ہاں وہ بہت اچھی ہے بہت زیادہ اچھی ہے
وہ تو آپ سے عمر میں زیادہ ہے نا کیونکی وہ تو ان ان کے تو بچ چےبھی بہت بڑے بڑے ہے نہ
ارے میم کوئی بات نہیں عمر کا کیا ہے انسان کا
انسان کا دل انسانت انسان کا دل ہونا چاہیے وہ ٹھیک ہونا چاہیے باقی عمر کیا ہے عمر تو بس مجھے لگتا ہے ا یہ تو بس ہماری زندگی سے ایک ایک دن کٹ ہو رہا ہے خر جانا تو ہمیں ہے نا یہاں ہماری زندگی سے ایک ایک دن کٹ ہو رہا ہے کہ آپ رہے ہو اللہ کے پاس جانا ہے واپس جانا ہے یہاں کسی کو رہنا نہیں ہے تو بس عمر کچھ نہیں
کہ آپ مطلب ایک دوسے سے جڑے کیسے ایسی آن لائن ورک کے تھرو
ہاں جی آن لائن ورک کے تھرو ہی جڑے ہیں ہم پھر دل کا کنیکشن ہاں پھر دل کا کنیکشن ہو گیا
ہاں جی تو میم آپ کو پتا چل جائے گا دس منٹ ہو گئے
ہاں مجھے پتا چل جائے گا کیونکہ ابھی چھ پوائنٹ چونتیس سیکنڈ ہو گئے گیارہ ب آپ کو بھی پتا چلے گا آپ کو کہاں ہے فون
میں نے دکان پلا کر کاا ہے ہاں چل رہا ہے چل رہا ہے ہاں چل رہا ہے اچھا آپ نے وہ لگا کے جگی لیڈ
ہاں میں نے ایئر فون لگایا ہے
ٹھیک ہے میں بھی نیچے جاں گی نا میں بھی لگاؤ گی
ہاں بہت زیادہ آج کل اس سے زیادہ مزہ آتا ہے میم یہ کام اتنا اچھا ہے نا
ہاں
خدا کی قسم آپ مجھے بھئی وہی سے کہو گی کہ مجھے اور اور کام دلوا دو اور میں کوئی وہ نہیں ہوں کہ میں آپ کو کام دلوا دیتی ہوں جیسے ہی اللہ نے چاہا سر نے ڈا سک سائن کیا آپ کو ملا باقی میرے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا
مطلب یہ کوئی کسی کسی کا ہو پاتا ہے
نہیں ہوتا تو سب کو ہے لیکن یہ کیا ہوتا ہے نا یہ نیٹورک پرابلم ہو جاتی ہے کبھی کبھار تو ہاں نہیں کبھی کبھار نیٹ ورک پروابلم ہو جاتی ہے سائٹ میں تو ٹسکس آنے میں دھیری لگتی ہے اور ابھی پات نہیں اس پروجیکٹ کو بہت ٹائم ہوئے چلتے ہوئے ابھی کتنے دن اور چلے گا یہ نہیں پتا یہ پرمنٹ بھی نہیں رہتا ہاں اللہ کر رہے چلتا رہے ہمارا بھی تو ہاں ہمارا بھی تو فائدہ ہوا نا
جی جی جی بٹ آپ شاید آپ کو کچھ مہینے ہی ہوئے ہیں نا
ہمیں بس ایک دو مہینے ہوئے اس کے ساتھ
ایک دو مہینے میں آپ نے زیادہ زیادہ دس بارہ رنگ کر لیا ہوگا یہاں سے نا
اللہ کا شکر ہے اچھاا اچھا خاصا کما لیا
ہوں ہ بس اتنا ہی تو کرنا ہے کہ جیسے اس میں تو ہمیں بہت چار چار پانچ پانچ گھنٹے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں بس یہ ہے کہ ایک ہی پرسن سے دس بار بات کرنی ہے ہ دس دس منٹ اس کے بعد نہیں کرنا اس کے بعد دوسرے دن ٹسک آئے گا
ارے ٹاس تو آپ کو آئے ہے بس آپ کو ریفریش ریفریش کرنی ہے جیسے ہی یہ دس پانچ ختم ہوں گے نا آپ کو پھر مینو پہ ریفریش کرنے آپ کو اور پہنچائیں گے کام آپ کو ملا میم
اچھا اچھا مجھے کام یہ نہیں ہے کہ ہمیں ایک ہی پرسن سے دس بار بات کرنی ہے ہمیں دوسرا نمبر بھی ملے گا
میں آپ کو دوں گی
ہوں ہوں ہ صحیح بول رہے ہیں
وہاں پہ بہت شور ہے میم
میں تو یہاں پر ہوں جینے میں بیٹھی ہوں نا لڑکا آ گیا اوپر میرے بچے میرے بچے ب میرے بچے بہت سےد نا میم
بچوں کا کام بچوں کا کام ہی یہی ہے میں اچھا آپ نے کیا بنایا تھا آج لنچ میں
آج میں نے بنائی تھی کل وہ ہوتا ہے نا مٹن مٹن بنایا تھا میں نے کل آپ لوگ کھاتے ہیں چکن مٹن
ہاں الحمد للہ سے ہم مسلم ہیں ہم سب کچھ کہتے ہیں جو حل حالت
جی جی جی اگر بٹن بنتا ہے ہمارے گھر میں زیادہ ابھی تو بچے وہی اپ کو پتا تو اج کل کے بچے کیسے ہوتے ہیں انہیں تو ا وہ ہوتا ہے نا جنک فوڈ یہ چیزیں زیادہ پسند ہوتی ہیں
لیکن وہ نہیں وہ نہیں دینا چاہیے
میں ان کو نہیں دیتی جیسے بہت سے گھروں میں کیا ہے بچے ڈیلی کاتے ہیں ایسا نہیں میں تو ان کو بہت بہت کم دیتی ہوں بہت کم جیسے ہے نا کوئی مہینے میں کوئی دو تین بار بس دے دیا
اور ہاں ایک بات اور کرنا جب بھی اپ کو تس کرنا ہوگا نا پہلے مجھے میسج کرنا ہے ایسے ہی فون مت کرنا وہ کال ضائع ہوگی مجھے بول دینا میم چلیے اپ کے پاس ٹائم ہے اب تھوڑا کام کرتے ہیں ٹائم ہوگا تو تو میں بول دوں گی ہاں نہیں ہوگا تو بعد بھی بول دوں گی لیکن خود سے ایسے ہی فون مت کرنا ویسے بھی نق نقصان ہو جائے گا میں آپ کو اچھا چھے سے سمجھا رہی ہوں آپ کو سمجھ ا رہا ہیں
ہاں ج میم اب یے دس چل رہے ہیں ہو گیا کیا یے دس منٹ
نہیں نہیں میں کاٹوں گی تب مجھے پتا ہے کیا کرنا ہیں
ٹھیک ہیں میم ٹھیک ہیں ہاں اپ صحی بول رہے ہو اپ مجھے بتاتے رہناا میں ویسی ہی کرتی رہوں گی
ہاں بہت اچھی بات ہیں
ہاں جی بس یہ ہے کہ یہ لمبا چلے نا تب بہت اچھا رہے گا کیوںک جیسے وہ ہے نا فرینڈ ہے وہ تو بہت لونگ سے چل رہا ہے بہت لمبے سے سے چل رہا ہے اور یے بھی چلتا رہے نا لمبا تو میں تو اسے چھوڑ دوں گی پھر یہی چلتا رہے بس
چلیے ٹھیک ہے انشاء اللہ چلے گا ابھی تو چلتا ہی ہیں دیکھتے ہیں پھر کتنا کیا ہوگا
آمہم
چالیے پھر ملتے ہیں بعد میں اللہ حافظ
اچھا ابھی کٹنے والا ہیں